و علیکم السلام بھائی جان بولیے نا بھائی جان کیا حال چال ہے
سب چیز گھر جانا
سے بولیے بھائی جان بہت دھیما آواز آ رہا ہے
آپ نے بتائی بھائی جان کیا چل رہا ہے
ہاں بھائی جان میرا سب ٹھیک بھائی جان آب تھوڑا دھیما آواز آ رہا ہے نئی آواز آ رہا ہے بھائی جان ہلو
ہاں ہیلو
ہاں بھائی جان آگیا آواز بولیے نا بائی اور سب کیا حال چال ہے
ہاں سب ٹھیک ہے بھائی جان اپنا بتائیے بھائی جان
ہاں میرا سب ٹھیک ہے بھائی جان کیا ہو رہا ہے بھائی جان
کیا وہی تھوڑی کمپیوٹر چلا رہے تھے
ا کمپیوٹر چلا رہے ہیں نا بھائی جان
ہاں بھائی جان
او اور بتائیے کھانا کیا ہوا ہے
چاول سبزی دال
اور
بس اتنا ہی
آم کھالے آم
ابھی تو آم پاکا نہیں نہیں ہے اس لیے وجہ سے نہیں کھا پا
ہ
لیچی ہو گیا ہے
نہیں بھائی جان نیچے بھی ابھی کافی چھوٹا ہوا ہے بڑا نہیں ہوا ہے
ہاں بھائی جان کافی کھٹا بھی لگ رہا ہے
ہوں کھائے کیا
ہاں کل ایک کھائے تھے تو کھانٹا لگ رہا تھا اس لیے نہیں کھا رہے
اچھا کوئی نہیں کھائیے گا بھائی جان تھوڑا سواد ہو جائے گا دھیرے دھیرے بارش ہوگا نا تو بڑا ہوگا تو میٹھاپن اپنے آپ آ جائے گا
ہاں بارش ہوتا ہے تو لیچی میٹھا ہو جاتا ہے
تب تک چینی سے کھا سکتے ہیں چینی لچی ملا کے
نہیں اچھا نہیں لگتا
ارے کیا کیجیے گا بھائی جان جیسے چینی کا پانی میں ڈال دیجیے گا چینی جب گھل جائے گا بڑھیا سے تو اس میں لچی کو ڈوبا ڈوبا کے آدھا گنٹہ کا ے چھوڑ کے فریج میں ڈال دیجیے گا بھائی جان اچھا سی جب لییچی آدا گھٹہ میں جائے گا کے بع کائیے گا بھائی بہت اچھا لگے گا
اوکے بھائی جان
آم میں بیسی تور کی جائے گا آم آام میں کیا کہ چڑا جائیے گا بھائی جان آم کا رس نکال لیجے گا اس کے بڈیا سے اس کو نکال نکال کے کھائیے گا
بھائی جان ابھی آم پکا نہیں ہے نا
تو ٹکولا کھائیے بھائی جان ٹکولا کھانے سے صحت اچھا رہے گا آم کا جوس پیجیے یکوا جوس
ہاں بھائی جان آم کا اچار کھاتے ہیں
ہ چار کھانے سے ہانیکارک ہے بھائی جان جوس پینا چاہیے
ہم مطلب آم کا چٹنی کھاتے ہیں بائی جان
چٹنی کھائیے بھائی جان تو چٹنی زیادہ نہیں ن ک کھا پائیے گا اچار کھائیے آم کھائیے ٹکولا کھائیے جوس پیجے رس پیجے گنا پیجے تب ن دہ میں ان لگے گا بھائی جان
ہاں بھائیائے
کھانا خالی ہے بائی جا
ہاں کھانا کھا لیے بھائی جان آپ ہاں ناشتہ بھی ہو گیا آپ کھانا کھا لی
ہاں بھائی ہم خاالی ہے ہم ہم کھائی بھی رہے بھائی جان اچھا اچھا ا ہم کھا رہے ہیں چاول دال سبزی مٹر کا سبزی آلو پنیر کا سبزی چنا کا سبزی اور کل بغیچہ میں سے آم چڑا کر رہے تھے آم کا سبزی یہی سب کھا رہے بھائی جان
سب ایک ہی ساتھ
ہاں بھائی جان سب ایک ہی گ
کافی اچھا ہے بھائی ہے
آم کا سبزی تو تو بھیا لاجواب بنا تھا چوری کا سامان تھا لیکن سامان تو بڑھیا بنا
ہم کاش سے چوری کیے تھے
نہیں بگیچے میں گیے تھے نہ اپ سے لائبریری پر مطلب پستکالے سے آے پڑ کے اور آنے ک میں دیکھ لیا باغیچہ تو اسی میں اتر گئے بھائی جان دو تین نیچے لٹکا ہوا آم تھا تو سوچے ایک کھایا جائے چٹکولا کے روپ میں لیکن کھانے کا من نہیں کیا بھائی جان تو بیگ میں ڈال دیے اور ادھر لائے تو امی جان کو بولے ٹکولا کاٹنے کے لیے تو امی جان نے بولے کہ نہیں کاٹیں گے سبزی بنا دیں گے بھائی جان تو ایک ہی آم میں بھائی بھائی بہت اچھا سبزی ہے بھائی جان
ہم یہ تو بنا ہے بھائی جان لے کے
آپ بنایا
ہاں بھائی جان تھوڑا مشکل ہے لیکن سیکھ جائیے گا بھائی جان آپ بھی بولیے گا تو ہم سکھا بھی دیں گے
ہاں سیکھ لیں گے بعد میں
سیکھ لیجیے گا بھائی جان ٹھیک ہے جب شادی ہوگا آپ کا تو آپ بھی بڑھیا سے بنا کے کھائیے گا اور بتائیے بھائی جان اور کیا کیا بنا رہے
ابھی تو ہم کچھ نہیں بنا رہے ہیں
ہونر وونر سیکھ رہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں ہونر سیکھ رہے ہیں بہت چیز کا ہونر سیکھ رہے ہیں
ایڈیٹنگ سیکھیے بھائی جان ایڈٹنگ بہت آگے جائیے گا بھائی جان کلاسز
رہا‌ ہے
ابھی تو بھیی ہم سب سیکھ لیے ہیں
بی ایم سے کس چیز کس چیز پہ سیکھ ہے بھائی جان
ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ کس چیز پہ سیکھا جاتا ہے جیسے ریلس ولس بنانے کا
بائی جان طرح نہیں ہوتا ہے آپ غلط مت رہ یعنی آپ بڑھیا سے نہیں سیکھ رہے تو پھر سمے برباد ہو جائے گا بھائی جان آپ کا جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کوئی آتا ہے چیز جیسے آپ ایک ویڈیو اٹھائیے اس میں دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے سمجھا
ہاں
جیسے آپ کے پاس سمے رہتا ہے اتنا جیسے مان لیجیے آپ کے پاس پانچ س پانچ سیکنڈ دے دے گا اور کہے گا کہ آپ پانچ سیکنڈ میں پورا ویڈیو کو دکھا دیجیے تو وہ دکھانے کے لیے آپ کو پانچ سیکنڈ میں آپ آدھا آدھا چیز تھوڑی دکھائیے گا ایک بار میں پورا ویڈیو تو اس کا کچھ بڑھیا بڑھیا چیز کاٹ کوٹ کے ڈالنا ہوتا ہے
ہاں یہی ہاں تو یہی سب ن سیکھ رہے
تو کیا چیز پہ سیکھ رہے ہے بھائی جان
یہب مطلب یہاں
اچھا سمجھ ہو ہے بھائی جان ہم سمجھ گا اور بتائیے بھائی جان کیا چل رہا ہے کھانا پینا ہو گیا پیڑ پودے لگا رہے ہیں کہ نہیں بھائی جان
نہیں پیڑ پودا سوچے ہیں لگانے کے لیے لگائیں گے کے لیکن
کتنا لگانا ہے پیڑ پودوں اور کیا کیا چیز کا
لگائیں گے پھول کا اور نیمبو کا کیلا کا بھی پ پودا لگائیں گے
اچھا لگائیے گا بڑھیا سے بھائی جان نہیں ہوگا تو آپ ہم کو بولیے گا ہم خریدوا بھی دیں گے بڑھیا سے
ہاں بھائی جان کتنے ٹائپ کا نیمبو ہوتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان دو چار طرح کا تھا ایک چھوٹا چھوٹا آتا ہے بہت چھوٹا چھوٹا ایک تھوڑا سامانیہ سائز کا آتا ہے ایک ہرا کلر میں آتا ہے بھائی جان ایک پیلا کلر والا ہوتا ہے تو سب سے اچھا اچھا بھائی جان پیلا کلر والا ہوتا ہے بھائی جان وہ چھوٹا بھی نہیں چھوٹا نہ بڑا ہوتا ہے اور اس میں رس بھی کافی اچھا رہتا ہے بھائی جان اور سب جگہ وہی یوز ہوتا ہے استعمال
تو اس کو گاگل نہ کہا جاتا ہے
نہیں گاگرگر بہت بڑا ہوتا ہے بھائی جان نیمبو چھوٹا ہوتا ہے جو بازار میں ملتی ہے
ہاں نیمبو چھوٹا ہوتا ہے گاگل بڑا ہوتا
ہاں تو پیلا والا نیمبو بھائی جان ہوتی ہے باقی نیمبو جو ہوتی ہے جو ہم لوگ لگاتے ہیں زیادہ تر
ہوں
نہ ہرا ہی رہ جاتی ہے اپنا لائف مطلب پوری پک جانے تک بھی ہرائی رہتی ہے اس میں بہت کم رس ہوتا ہے اور وہ تھوڑا کڑوا لگتا ہے
ہ ہ کافی اچھا لگتا ہ م
ہاں پیلا والا نیمبو تو اچھا لگتا ہے لیکن ہرا والا نیمبو سب تھوڑا کڑوا لگتا ہے بھائی جان کیونکہ اس پتا ہوتا ہے نا اس کا بھی رس تھوڑا چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑا چکھنے میں کڑوا لگتا ہے
ا ویسے آپ کس کس چیز کا بودل گ
ہم تو بھائی جان امرود کا لگائیں گے کیلا کا لگا ہے اس کے بعد جامن کا لگائیں گے ایک دوگو جلیبی کا پیڑ لگائیں گے بھائی جان اس کے بعد نیم کا پیڑ لگائیں گے برگد کا پیڑ لگائیں گے آولا کا لگا دیے ہیں دو آلا ہے بھائی جان یہی سب چیز کا بھائی جان اور دو چار لچی اور دو چار آم کا لگائیں گے اور دو تین پیچھے قدم کا لگا دیں گے
قدم قدم لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے
ب جان قدم سے پہلا چیز فائدہ تو ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے پیچھے چھاؤ رہے گا دوسرا کافی بڑا پیڑ ہوتا ہے قدم کا تو ٹھنڈی کے دن میں آپ کو لکڑی مل جائے گا جلانے کے لیے سوکھی سوکھی لکڑی آپ کو مل جائے گا تیسرا اگر آپ چولہے پہ کھانا بنانا چاہتے ہیں بھائی جان تو قدم میں بہت ڈالی ہوتی ہے اور موٹا موٹا ڈالی ہوتی ہے اور چوتھا جو ہوتا ہے نا قدم وپار کا بزنس ہے آپ قدم کو بیچ بھی سکتے ہیں بھائی جان اگر سو ڈیڑھ سو قدم لگا دے تو آپ اچھی خاصی رقم میں بیچ سکتے ہیں چار پانچ لاکھ میں بیےچ سکتے کہ پوری کوت ملا ہوں
ہاں
اس سے اس سے چوکی بنتی ہے کرسی بنتی ہے میز بنتی ہے بھائی جان
ہاں یہ سب تو بنتا ہے
کس طرح ہے بائی جان ن دڑکا
ادھر کا موسم کافی اچھا ہے
اچھا
ہاں دھوپ تھوڑی کم ہے گرمی تھوڑی کم ہے
بارش کا جیسا موسم لگایا ہوا ہے نا
ہاں ہاں
ہوں ادھر بھی لگایا ہوا ہے بھائی جان کل ت دھوپ بہت تھا بھائی جان
ہاں کل دکھ کافی ت تیز تھا
اور امی جان ابو جان سب طبیعت خیریت ہے بھائی جان
ہاں سب خیرییت ل گی
دھوپ میں نہیں نکلنا دیجیے گا ان لوگوں کو بہت دھوپ ہے بھائی جان طبیعت خراب ہو جائے گی مزاج خراب ہو جائے گی
ہاں باہ
ٹھیک ہے بھائی جان امی جان کو میرا سلام کریے گا اللہ حافظ بھائی جان
اللہ حافظ
پھر سمے ملے گی تو بات ہوگی ٹھیک ہے بھائی جان اللہ حافظ
ٹیک بھائی اللہ حافظ
کاٹی ہے